پھر
ارے سن کل جو تونے نیا ریسیپی
طے کیا تھا نا وہ کیسا بنا
شروعات میں تو لگا سب خراب ہو جاے لیکن اکھڑ میں کافی اچھا بن گیا ہم نے بھی بول رہی تھی کہ اب تو تو اچھے سے کھانا بنانا سیکھ گئی ہے
واہ یہ تو بڑی بات ہے تو تو کچن میں بھاکسی تھی
ہاں یار لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سیکچنا پڑتا ہے ویسے بھی آج کل ہر چیز خود کرنا ضروری ہوگی
بالکل صحیح کہا تونے اور ویسے بھی کھانا بنانا ایک طرح کی کلا ہے جو ہر کسی کو نہیں آتی
نہیں اور اب اپنے ہاتھ کا کھانا کوئی تعریف نہ کرے تو الگ ہی خشی ملتی ہے
ہاں وہ تو ہے ویسے آج تو کیا کر رہی ہے کچھ پلان کیا
ابھی تو بس گھر کے کام لپٹایا ہے پھر سوچ کے تھوڑا پڑھائی کرنا
پڑھائی اچھا کس چیز کی تیاری کر رہی ہے آج کل
تھوڑا اگزام کی تیاری کر رہی ہوں ابھی تو ٹائم ہے پہلے سے تیاری شروع کر دی
بہت بڑھیا یہی صحیح طریقہ ہے آخری سمے میں ٹینشن لینے سے اچھا ہے پہلے سے ہی تیار رہنا
ہاں میں نے لیا ہے ورنہ میں سب سے جلدی یہ کرنا پڑتا ہے اور
صحیح بات ہے ویسے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ خود کو ریلیکس کیسے رکھتی ہے
میں لیتی تھوڑا موبائل چلا لیتی ہوں دماغ ہو جاتا ہے
ہاں بریک لینا ضروری ہوتا ہے نہیں تو دماغ تھک جاتا ہے
بالکل اور میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ نہ دو دھیرے دھیرے تب ہو جائے
یہ تو بہت اچھی عادت ہے ویسے آج کل تو اسپیسل سوشل میڈیا کم یوز کر رہی ہے کیا
ہاں تھوڑا کم کر دیا ہے پہلے بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا اب کنٹرول میں
صحیح ہے کیونکہ جتنا زیادہ اس میں الجھتے ہیں اتنا ہی اصلی کام پیچھے چھوٹ جاتا ہے
ہاں اور کئی بار تو بنا وجہ ہی گھنٹے نکل جاتے اب میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنی
واہ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے میں بھی سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا کنٹرول کروں
پہلے شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا لیکن بعد میں عادت ہو گی
ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ اب تھوڑا فوکس بدلنا چاہیے
بالکل اب ہم اپنا ٹائم صحیح جگہ لگاتے ہیں نا تو تو ریزلٹ بھی اچھا ملتا ہے
اور سن تم نے کبھی سوچا ہے اگر کیا آگے کیا کرنا ہے مطلب پڑھائی کے بعد
ہاں جس میں مجھے خود خوشی ملی صرف پیسے کے لیے نہیں
یہ تو بہت اچھی سوچ ہے کیونکہ اگر کام میں من نہ لگے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا
بالکل اس لیے میں ابھی الگ الگ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تاک فصلہ لے سک
صحیح ہے جلدی بازی میں لیا ہوا فیصلہ بعد میں پچھتاوا دے سکتا ہے
ہاں اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی کروں پورے من سے کر
اور میں جانتی ہوں تو جو بھی چنے گا اس میں اچھا ہی کرے گا کرے
ارے یار تیرا لیے بھروسہ مجھے بہت مہنگا رکھتا ہے
ہوں صحیح کہا
اور بتاؤ اپ پڑائی وڑائی کر رہی ہو
اور ہاں بس میں بھی بس اگزام آتے رہتی ہوں انیں کی تیاری کرتی رہتی ہوں جو بھی ایگزام اے ہے اس کی جگہ
ہاں اور کھ کھانا وانا بنانا سیکھی کہ نہیں سیکھی ابھی
ہاں تھوڑا تھوڑا سیکھ گئی ہوں سیکھ جاؤں نی پورا بھی ہیلو
ہیلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی کیا میری
ارے یار میری
ہاں بولو ہیلو ہیلو ہاں آواز نہیں آ رہی کیا میری ہاں ہاں آ رہی آواز بولو
ارے یار
ہوم ہوم بولو ہیلو ہیلو ہاں بول رہے
ارے یار وہ پتا نہیں کس کا کال آ رہا تھا میں نے کٹ بھی کیا تو کال آتا ہی جا رہا ہے میںنے کٹ کر ہاں مانتے بھی نہیں ہے پتہ نہیں کون کال کر رہا ہے
ہوں
دیکھو کوئی ایمرجنسی نہ ہو
جگہ
نہیں یار پہلے جب تم سے بات ہوتی میں کسی کا فون نہیں اٹھاتا ہو
پہلے ہم لوگ بات کر لیں پھر ان سے بات کر لیں گے اس کا بھی کال آرہا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک اور کھانا ہو گیا
ہاں نا ابھی تو جسٹ بنا کے میں بیٹھی گرمی بہت لگ رہی ہوں
آنٹی ٹھیک ہے
ہاں بالکل ٹھیک ہے تم بتاؤ گھر میں سب کیسے ہے
ہاں ٹھیک ہے
تو کھانا وانا ہوگیا تیرا
ہاں نہ میرا ہوگیا کھانا
اچھا
تم تو نے کھالیا نہ
ہاں ہاں میں نے بھی کھا لیا
ا دی آواز بہت کٹ رہی ہے
ہاں کیونکہ پتا ہے یار تھوڑا سا یہاں پہ نٹورک چینلس وغیرہ لگ گئے ہیں نا تھوڑا نیٹ ٹرا بزی ہونے لگا ہے یہاں پی
ا نیا ٹاور لگ
تو تم کون سا سیم ہے کون پسند ہے تیرا سم کون سا ہے تیرا
میرا سیم تو ایئرٹیل کا ہے
اچھا
ہاں پہلے ایسی پرابلمز نہیں آتی ابھی جب سے یہاں پہ ٹاور وغیرہ لگیے چینلز وغیرہ لگ گئے نا اس کی وجہ سے تھوڑی پرابلمز ہونے لگی ہے
ہوں
اور بتا تو ابھی س تو بیچ میں ب باہر بھی گئی تھی نا وہ گھومنے گاؤں گئ تھی شاید اپنے
ہاں ہاں ہاں فیملی کے ساتھ گئی تھی میں تو
اچھا اچھا گھوم آئی کیسا تھا گاؤں
ٹھیک ہی تھا
اچھا انجوائے تو کیا ہوگا وہاں پہ
ہاں تھوڑا بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا بہت
اچھا ایسا کیوں تھوڑا بہت کیوں
تھوڑا جلدی آ گئے تھے گاؤں سے
ہاں گاؤں جب مطلب جاؤ تو مطلب آنے کے لئے من ہی نکلتا ہے نا
ہیلو میں کہہ رہی ہ میرا ٹائم میرا ہمیں چلنا چاہیے
کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو
بس ممی بلا رہی ہیں تھوڑا کام کرنا ہے
بٹے یار جب ہم لوگ بات کرتے کوئی نہ کوئی بیچ میں آ ہی جاتا ہے
ہاں ہاں چل اچھا بعد میں بات کرتے ٹھیک ہے بائے بائے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے بائے دھیان رکھنا اپنا بائے
بائے